ہلو وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
جی الحمد للہ کیا خیریت سے وہ آپ آپ بتائیے
جی میرے یہاں رشب کیریئرس ہیں
اور کیا کھانا پینا ہو گیا آپ کا کیا بنائی کیا پکائی ہیں کھانا
کھانے میں جی ہم نے آج سالن پکایا تھا اور روٹیاں بنائی تیں
اچھا آپ بنا لیتے ہیں کھانا پینا
جی جی مجھے کھانے کا بہت ہی شوق ہے
تو کافی اچھے اچھے جذائ کے دار بناتے ہوں گے پھر اپ تو
جی بالکل انشاء اللہ بالکل کیا کہتے ہیں بس ن آ کون سا کھانا اچھا لگتا ہے تا ہے گھر کا پکا ہوا یا باہر کا فاسٹ فوڈ
ہ مجھے کھانا گھر کا ہی اچھا لگتا
جی بالکل انشاء اللہ
کیا امی کہاں ت کا
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح پروایا ہے
جی جی
ج جی بنا کے بنا کے کھلانے کے لیے تو جب تک ہم بنا کے سب کو کھلاتے ہیں پکا کے سب کو کھانا کھلاتے ہیں جب اپنی تو طبیعت بڑھی ہی جاتی انا اپنا تو دلی نہیں کرتا اپنا تو پر ہمیں اوروں کو بنا پکا کر کھلانا پسند ہے ا جے تو کیا ہے نا بیس ج بھی باہر کا کھانا انہلدی ہوتا ہےے مند نہیں ہوتا ہے تو میں کئی کھانا پکاتے ہیں ہم لوگ بچوں کی وجہ سے زیادہ تر
آپ
جی بسے آپ کھانے میں کیا ہی پکا لیتی ہیں
ماشاء اللہ سے ہمیں سب آتا ہے کھانے پہ بنانا اللہ کا شکر ہے اچھا ہی بناتے ہیں جو بھی بناتے ہیں
جی جی بالکل بالکل ہاں یہ تو ہے کیا نا ویسے بھی باہر کا کھانا کھانے سے بچوں کی صحتیں خراب ہوتی ہیں
کا اوائڈ ہی کرنا چاہیے زیادہ تر کھانا
جی جی جی بالکل پر کیا ہے نا بچوں کو تو بھی نہیں ہے نا کہ بچے باہر کا کھا رہے ہیں
ہاں وہ تو بڑے ہی علم دے سکتے ہیں نا کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں
جی جی جی جو کہ وہ کسی کی باتوں کو ماننا ضروری نہیں سمجھتے ہیں جی کیا ہے نا ان کے لیے تو مطلب یہ باہر کا یہ میدا سے بنی ہوئی موموز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی چٹنیاں و وغیرہ ہوتی ہے یہ فاسٹ فوڈ برگر
ہ یہی سب زیادہ پسند بھی کرتے ہیں بچے
جی جی جی ان سے نا بیماریاں ہوتی ہیں پیٹ درد ہو گیا السر ہو گیا بہت پروبلم ہو گئی ہم مطلب دوا کھانے جائیں تو ڈاکٹر بھی مطلب یہی کہتے ہیں کہ یہ ابورڈ کیجیے بہر کا کھانا پر بچے کہا مانتے ہیں
گھر کا ہی کھانا ہی چاہیے زیادہ تر
جی جی جی بالکل کیا ہے نا جیسے کہ سالن ہو گیا ہری بری اور پھل فروٹ ہو گئے
حالانک ہری سبزیاں زیادہ وہ ہوتی ہیں فائدے مند لیکن اپن لوگ زیادہ تر ہ سالن پسند کرتے ہیں
جی جی جی جی جی پر کیا ہے نا اس سے شریر فھرتیلا ہوتا ہے مطلب لا محسوس کرتے ہیں اس سے سالن روٹیاں کاٹ تو سالن سے طاقت تو ملتی ہے جی جی بالکل بالکل اور دقت ہے مسئلے نہیں آتے ان شاء اللہ
حالانکہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ تب یہاں دکھا لے سارا الگ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے نقصان نہیں ہوتا کچھ بھی
جی جی جی جی جی اب کیا ہے نا بس بس سب اللہ کی مرضی ہے آپ نے صحیح فرمایا ہے پر کیا ہے نا جتنا ہو کہ ہمیں بچوں کو باہر سے بتانا چاہیے آج کل ساری چیزیں مطلب ہاں پیکنگ کی ہو گئی ہے فوڈ پیکٹ ہو گیا
اتنا ہو اتنا انسان نہ کھائے زیادہ بہتر ہے
جی کیا ہے نا ساری چیزیں ملاوٹ کی آ رہی ہیں سب چیزیں خراب آتی ہیں بہر کی پیکنگ میں آ رہی ہیں دس دنانی
آج کل تو پھل فروٹ بھی کچھ خاص نہیں آ رہے ہیں باہر کے بالکل الگ ہی ٹیسٹ رہتا ہے ان کا
جی پہلے کے زمانے میں لوگ ہاں اچھا سالن کھاتے تھے ہرے برے پھل فروٹ ہری بری سب سبزیاں ایسالا دودھ ہوتا تھا
جیسے اپن کے امرود کا در رکھتا ہے کہ وہ اپنے یہاں گھر پہ لگا لیے اوریجنل رہا مینگو ہو گیا یہ سب ہم مارکی ٹ سے لاؤ تو اتنا اچھا نہ ٹیسٹ ہے اور نہ
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ابھی کیا نا پہلے کے زمانے کے لوگ اچھ اچھا ہیلدی کھاتے تھے نہ ہی تو ان میں بیمار جی بالکل تندرست رہتے تھے ان کے مطلب انشاء اللہ ان کے اچھے سے سمے نکلتا تھا کوئی بیماری نہیں رہتی تھی
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
اب کے بچوں میں یہ چیز کہیں دیکھنے کو ملتی ہے
آج کے بچے تو بالکل کمزور وہ پہلے جیسے نہ کھانا ہے نہ ہی وہ طاقت ہے
جی جی بالکل ابھی وہ کھاتے ہی کیا ہے پیکنگ کی چیزیں کھاتے ہیں
کی ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہیلدی نہیں ہوتی نقصان ہی کرتا ہے
جی جی بالکل ویسے نا آج کل اگر اپن بنانا چاہیں تو فون پہ دیکھ دیکھ کے ب
بالکل بالکل بہت آج کل تو اتنا اچھا ہر چیز صحیح بات ہے آپ جو چاہو آپ اس کو اچھا بنا سکتے ہو
ہاں بچوں کے مطابق بنا سکتے ہیں کسی چیز کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے بچوں کو بتاوے اچھے سے مطلب بچوں کو سرو کر سکتے ہیں آج کل نئی نئی چیزیں چل رہی ہیں جیسے نا بچوں کو بریانی اور بریانی زیادہ ہی پسند ہے تو اس کو کئی طریقے سے بنا سکتے ہیں ہاں کئی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور کیا نا بچوں کو بس جی بچوں کا مطلب خیال رکھنا چاہیے بر کا کھانے پنے کی چیزوں کو نہیں دینا چاہیے جتنا ہو جتنا گھر پہ دینا چاہیے
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
بالکل کیونکہ آج کل آپ دیکھو کہ ج جتنا ہوگا مطلب جتنی بیماریاں بن رہی ہیں بچے بچوں کو بڑوں کو سبھی کو کھانے سے ہو دیا انشاء اللہ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اوائڈ کر رہے ہیں اور گھر کا پکا ہوا
زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے
جی جی آج کل دودھ وغیرہ سب پیکنگ کر رہا ہے کیکہ ملتا ہی نہیں ہے نا کیونکہ لوگ شہر میں رہتے ہیں شہر میںے جی جی بالکل جی خیری سے ہیں سب تھوڑی سی بزرگ ہیں تو طبیعت کی نساز رہتی ہیں
ہاں وہ تو تھوڑی عمر میں ہو ہی جاتی ہے
جی جی جی
دوا چالو ہو جاتی ہے
جی بالکل بالکل ابھی کیا ہے نا یہ مطلب کھانے پینے کی وجہ سے یا پھر کھانا پینا اچھا نہیں نصیب ہو پا رہا ہے
بس وہی بات ہے مین کھانا اگر کھانا ٹائم سے مل رہا ہے اچھا مل رہا ہے تو آپ صحت مند ہو ورنہ بیماری تو ہ ہر گھر میں ہے آج کے ٹائم پہ
بالکل بالکل اور وہی کہانی سے آ پتری ہو جاتی ہے تیل کا تلا بنا ہوا مسالے
یہ زیادہ اوائڈ ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب فائدے مند نہیں ہے نقصان ہی ہوتا ہے اپنے باڈی کو
بکل بالکل اور ہمیں نا ہری سبزی دودھ انڈے گوشت وغیرہ سالن وغیرہ یہ سب کھانا چاہیے اس سے نا ہماری باڈی کو مطلب
حالکہ اپن کا جو وہ ہوتا ہے ٹائمنگ ہوتا ہے کھانے پینے کا اگر اپن ٹائم سے لے رہے ہیں ڈائٹ تو اپن کی باڈی بھی صحیح چلتا ت ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے
اور اگر اپن کھانا نہیں کھا رہے ہیں ٹائم سے دودھ نہیں لے رہے ہیں ناشتہ نہیں لے رہے ہیں وہ سب پھر آگے چل کے اپن کو پرابلم کرتا ہے باڈی میں
جی جی بالکل بالکل وقت کے حساب سے مطلب چیزوں کو کھا رہے ہیں سج پہ لے رہے نا جی
اپن جب زیادہ ہے بھی کھا لیتے تو پاچن بھی نہیں ہو پاتا
جی جی جی جی وقت کے حساب سے مطلب ناس کھانا ڈنر سب وت کے حساب سے ہو جائے اور اچھا ہو جائے ہیلدی تو انشاء اللہ صحت سب سے اچھی رہے گی کیونکہ آج کل ویسے نا مارکیٹ میں نا یہ چائنیز مسالے ہوتے ہیں ونیگر وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو اس کی اس کی عادت بن جاتی ہے بچوں کی ان کو وہی پسند ہوتا ہے جی جی گھر پہ ہم کتنا بھی ہاں
افیس
کتنا بھی ہیلدی چیز بنائے کتنا بھی اچھے سے بنائےیں اس کو وہ پسند نہیں آتا انشاء اللہ ویسے میں اپنے بچوں کے لیے ہر چیز گھر پہ پکاتی ہوں اور وہی چیز ڈالتی ہوں جو باہر پر ہاں
کیئر کرتی ہیں
جی کرنی پڑتی ہے کیونکہ کھانے سے ہی سب کچھ ہے انسلہ ابھی کیا ہے نا بالکل ابھی کوئی چیز ہے ہم اسے گھر پہ پکاتے ہیں گھر پہ بناتے ہیں تو اس میں اپنی چیز اپنی طرف سے ایڈ کر لو سبزی وغیرہ ایڈ کر لو اچھے سے دھلی ہوئی چیزیں ڈالو مطلب سڑی گلی چیز ڈال کبھی تب سے اچھی چیزیں ایڈ کرتی ہو اس میں تو وہو اس کا ٹیسٹ ا زیادہ مطلب اچھا رہتا ہے وہ ا اچھی رہتی ہے ہیلدی بھی رہتی ہے کھانے میں بھی ہیلدی ہوتی ہے
جی بالکل
جی ویسے آپ کا کیا ہی خیال ہے باہر کا کھانے کو لے کے
باہر کا باہر کا جتنا ہو سکے اتنا وہ نہیں کھانا چاہیے اور بچنا چاہیے بلکہ
ج
گھر پہ ہی آپ تھوڑا اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھتے اور گھر پہ ہی بنائےیں پکائے ا بچوں کو اچھا سے اچھا کھلائیں
جی جی جی کیونکہ نا یہ کھانا ہاں کیا ہے کہ کھانا مطلب ہماری زندگی کے لیے ایک اہم رستہ ہے تو اس کو مطلب ہاں تو اس کے لیے وقت نکالو سمے دو اور ا
اچھی صحت کے لیے اپن مطلب جو کھانا ہے وہ تینوں ٹائم پراپر ہی کھانا چاہیے اپن کو
جی جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور ٹائم سے کھانا چاہیے اور اچھا کھانا چاہیے جس سے کہ ہماری صحت اچھی بنی رہے
اپن کے اس میں ہے بھی کہ زیادہ سے زیادہ اچھا پکائے اچھا ہی کھائےیں
جی جی بس انشاء اللہ یہی مطلب امید ہم کرتے ہیں آگے جنریشن سے اور خھ سے بھی کہ جتنا وہ مچھا بچوں کو کھلائےیں اور اچھے سے ہی کھائےیں ان شاء اللہ کیوںکہ کھانا ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے
بالکل بالکل
مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ فش